ہلو
ہیلو
السلام علیکم ج کہہ رہیے تھ تو اور آپ بتائیں آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہیے
آپ بتائیے آ کہ آپ سب کہریے
جی اللہ کا شکر ہے سبریت اور بتائیں موسم کا مزاج کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
ارے موسم تو بہت سہانا ہو رہا ہے پر گرمی ہوتی ہی ہے
انشاء اللہ موسم کی تو موسم کا مزاج تو ہمارے یہاں بھی گرم ہی ا رکھا ہے ماشاء اللہ کرے کیا گرمی کتنی تیز ہوگا یہ ہے کہ آج کا ٹیمپریچر پینتالیس ڈگری بتا رہا تھا ماشء اللہ کر ہے جو کی طبیعت اتنی تیز رہتی ہے کہ گھر نکلنا پ دشوار ہو رہکھا ہے جناب دیکھو جناب یہ بڑھتی گرمی کا کارن بھی ہم ہاں ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں ان شاء اللہ نے یہ نہیں پتا ہے کہ مانو جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے اگر ہم اس کادر پیڑ پودے کاٹتے رہیں گی تو جو آگ آنے والی جنریشن ہے وہ تو خطرے میں ہی چلی جائے گی میرا ماننا تھا تو یہ یہ کہ ہے نا ان شاء اللہ لوگ بؤوں کو یہی سلاح دینی چاہیے یہی ہمیں پجلا دن چاہیے زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں تو وہ اچھے رہے گ ہیں ماشء اللہ پھر پیڑ ایک ایسا پیڑ ایک ایسا چیز ہے جو ان مانو جیون سے کچھ لیتا نہیں بلکہ مانو جیون کو بہت ساری سویدھائیں اپلبد کرواتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیڑ پودوں سے ہمیں چھایا بھی ملتی ہے پھل بھی ملتے ہیں پھول بھی ملتے ہیں کئی اوشدیاں بھی بنائی جاتی ہیں پیڑ پودوں سے چھایا بھی ملتی ہے اتیاد چیز ہیں پیڑ پودوں سے پراپت ہوتے ہیں آکسیجن بھی ملتی ہے اور آپ نے اگر آج کے سمے میں پیڑ پودے زیادہ ہم تو بارش بھی سم سے ہوگی بارش سمے سے ہوگی تو موسم کا مزاج بھی ٹھنڈا رہے گا ان شاء اللہ موسم سرانا بھی رہے گا جیسے آپ نے اپنے آپ آس پاس کا واتور اگر ہرا بھرا زیادہ پیڑ ہو تو ماشاء اللہ اس میں گھومنے میں ہی اتنا سکون ملتا ہے جیسے جنت میں گھوم رہے ہیں چلا ب آپمیي واز سنفا رہے ہے
ہاں بھائی جان آپ صحیح بول رہے ہیں اتنا اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ پیڑ پودے کاٹنا نہیں چاہیے
بی جنا
ہ اتنا تو لوگوں میں جا جاگروکتا پھیلانی چاہیے کہ پیڑ پودے لگائیں اپنے پریاور کو اپنا شھ بنائے جتنا اگر پیڑ پودے لگاؤ گے اس سے آکسیجن زیادہ ملے گی تو سوچھ اچھی ہوا ملے گی اور موسم بھی بڑھیا رہے گا بارش بھی ٹائم پہ ہوئےگی
جی جناب آپ نے آپ ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو آج آپ نے کبھی آپ اس بات پہ جان دو کہ آج سے بیس سال پہلے زیادہ پیڑ پودے ہوا کرتے تھے تب کہیں لائٹیں بھی نہیں ہوا الیکٹرانک سامان بھی نہیں ہوا کرتے ہمارے بزرگ تھے وہ پیڑ پودوں کے نیچے ہی آرام فرمایا کرتے تھے وہیں بیٹھ کر گ پے سب کوہ لڑایا کرتے انیں ج شھ تازا فل بھی کھایا کرتے تھ انیں ج شھ آکسیجن پراپت کیا کرتے اور اور وہ ہمارے بزرگ تھے وہ کم سے کم سو سال کے لگ بگ تو جیت رہے ل رہ کہ انتبار آج کے سمے میں ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ پچاس پچاس پلس نہیں ہو پاتے ہیں اس سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے ماشا اللہ کمی ہے پیڑ پودوں کی اگر پیڑ پودے صحیح سلامت رہے جیسے مو ج صحیح سلامت ہے ماشاء اللہ اگر پیڑ پودوں کینکھیا کم ہوگی تو ہمیں کئی جگہ آکسیجن لینے بھی دقت آئے اور بشن محسوس ہوگی پھر اس کےارن ہم کافی ساری بیماریاں بھی نک ہیں فا ہوگا اس سے میں میں میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں خود سے عمل کرنا چاہیے اور ہم ہمیں خود پیڑ پودے لگانے چاہیے اور ہم کو بھی سنجش دینی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ریٹ ف لگائیں جس سے ہمارا پریاور شھ رہ گا نہ پردوشت ہوگا ماشاء اللہ موسم اچھا رہےا بارش بھی ہوگی آج اگر بارش نہیں ہوگی تو پانی کی بھی قلتیں بڑیں گی اگر آپ نے یہی دیکھا ہوا کہ آج کے س میں صحی ج ہے پانی پینے کے لیے لینے ہے پانی کتنے قت ہو رہ ہے کیکہ لو آج اتنے پریشان ہو رہے ہیں ماسا سر اس قدر ہی چلتا رہا تو آے جو آنے والی جنریشن ہے وہ تو بالکل ختر نہیں چلی گیاپ کے لیے نہ تو انہیں آکسیجن لینے کے لیے مل پائے گی نہ پانی مل پائے گا تو ماشاء اللہ اگر اس چیز سے یہاں کے آنے والی زمین کا سھار ہو سکتا ہے تو ماشا اللہ ہم اس چیز پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانےاہے تو ہی اچھا رہے گا جی کچھ آپ فرمائیں
ہاں بھائی جان آپ سحی فرما رہے ہو کہ ہماری آگنے والی جو جنریسن آ رہی ہے وہ خطرے میں ہی آئے گی کیونکہ پہلے زمانے میں جو پہلے پوج ہوا کرتے تھے جو سو سال پلس ہی جیا کرتے تھے جو اب ہمارے جنریشن چل رہی ہے وہ پیڑ پودے کے کاٹنے کی وجہ سے اب پچاس بھی نہیں چل رہی کیونکہ آکسیجن صحیح سے مل نہیں رہا ہے تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اب یہاں سے اور زیادہ کہ بکار کر رہے ہیں تو اس لیے پیڑوں کو بھی کاٹ رہے ہیں آگے کی جنریشن کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے
جی جناب
اس لیے اس لیے ابھی سے لوگوں کو جاگروک بننا چاہیے کہ پیڑ پودے جتنے جتنا ہو سکے اتنا لگائیں
جی جناب انشاء اللہ آپ بالکل صحیح پرمر دیو ہو اگر آج کے سمے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کام پہل خود سے شروع کرنی پڑتی ہے ماشاء اللہ اگر ہم خود رپورٹ لگاتے ہیں تو ہم لو لوگ کو سمجھا اس کر سکتے مسا ل اگر ہم خود کاٹنے میں لے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو بول کہ آپ پیڑ پودے لگائیں تو وہ نہیں لگاتے انشاءلہ اگر دیکھو مان کے چلو اگر ہمیں کوئی پیڑ کاٹنے کی ضرورت پڑ بھی رہی ہے تو کم سے کم ہمیں یہ دیکھ لے جو پرانا برچ ہوتا ہے سوکھا ہوا تو اسے ہم کاٹ سکتے ہیں اسے نہیں استعمال میں لے سکتے اگر پھر بھی اگر ہمیں کوئی ہرا چھٹنا پڑ رہا ہے تو کیا جات کم سے ک د ایک پیڑ ایک پیڑ کاٹے تو اس کی جگہ کم سے کم ہمیں دو پیڑ لگانے چاہیے بلکہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے پیڑ لگا دیا اور چھوڑ دیا ماشاء اللہ پیڑ کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کو جیسے ہم اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتے ہیں ویسے ہمیں پیڑ کا بھیان پوشن کرنا پڑتا ہے جس سے بھی پانچ سال میں ہمیں چھایا پھل پول اتیاد دینے کے لائق ہو پاتا ہے ماشاء اللہ اگر ہمیں اسے بیچ میں چھڑ رہے ہیں تو وہ سوکھ جائے گا اس سے پھر ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا نہ کوئی وہ ہوگا اس لیے ہمیں اور دیکھو آج کے سمے میں یہ ہے کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے بچے کریں اگر انشء اللہ ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں تو ماشاء اللہ ہمارے بچے بھی یہی سوچیں ہیں کہ ہمارے ابو نے پیڑ لگایا تو میں بھی پیڑ لگاؤں گا اس کا در ایسے ہی جن سنکھیا میں ایسی لوگ آگو میں بدلاؤ آئے گا تو پیڑ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ اور ہمیں حکومت کی یہ گزارش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پ حکومت کو خود یہ نیم نکالنے چاہیے کہ پیڑ بچاؤ پیڑ لگاؤ ماشاء اللہ اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو جو لوگ پیڑ کاٹتے ہیں ان کے ان کے اوپر جرمانہ یا دنڈ دیا جانا چاہیے جسے لوگ واپ سدھرے مگر اس میں کری کیا آ سکتے خھومس حکومت خود ملی ہوئی حکومت آئے دن آپ نے دیکا ہوا جنگلوں کو پروتوں کو اتدی نشٹ کروانی لگیئی جی ج ناپ کچھ آپر
ہاں بھائی جان آپ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ یہ سرکار بھی ہے نا وہ خود بھی پہاڑوں کو اوپ نشٹ کرنے لگی ہے جنگلوں کو بھی بہت نشٹ کیا ہے انہوں نے پرت اب گاؤوں میں جو خود کو شروعات کرنی پڑے گی نا جب خود شروعات کریں گے جبھی تو ہم دوسروں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں
جی جناب
ہوں
اور پو
ہوں
جہاں آ یہ ہوتا ہے ہمیں ویو پردوشن کےس کرن ہو رہ ہے
واو پردوشن اس کارن سمجھ لیجیے کہ ایک تو پیڑ پودے نہیں ہیں تو آکسیجن کم ہے اس لیے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بڑھ رہا ہے اور ایک بھانوں کی زیادہ سنکھیا ہو رکھی ہے
تو ان کا بھی پردوشن چل رہا ہے جو کارخانے بھی چل رہے ہیں تو ان کا بھی پردوشن چل رہا ہے
جی جناب
س
انشاء اللہ ماشا اللہپ صحیح فرا رہے ہو جناب دیکو آپ نے یہ بالکل صحی فرما ہے کہ یہ بھائی واہنوں کے کارن ہو رہا ہے کارخانوں کے کارن ہو رہا ہے آپ نے یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوا کہ کہیں بڑے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں اتنے باہگوا کرتے ہیں ماشا اللہ بانوں کینکھیا بہت زیادہ ہوتی ہے ا آج کے سے میں بان آنے دا ہوگا ڈیزل پیٹرول گیس کیا چلتے ہیں توس اللہگ دواں بھی دیکھے اور دھواںا دیک تو وہلا دھواںا ہوتا ہے وہ ہماری بائ میں مل جائے ب اور آج کے سمے میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہیںیا کہیں کارخانےڑی بری جتے بنانے والی فیکٹری ٹائر والی فیکٹری اتد سے ک گس کتا ہے ج سے ہماری بیو اسے توڑ دی ہے اور اگر پھر ہم اس بائک جاتے ہو تو اپ پھر اگر اسے ہم گرہن آکسیجن کے روپ میں اگر ہم اسے گرہن کرتے تو ہمیں کافی ساری بیماری بھی ہو جاتی د کو ایسی بیماری ہیں جو سانس پ اتیاد ایسی بیماری چل بن رہی ہے ماشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سرار کے لیے گزارش کرنی چاہیے کہ جو ایسی تھے کیا ہے جو ہمیں نقصان داک ہے انہیں کہیں شہروں سے دور جہاں کوئی گم نہ ہو ان شاء اللہ ایسی جگہ پہ لگایا گیا جہاں لوگاگوں کی سکھیا کم ہوا کل اگر پھر بھی لوگ آ وہاں جائیں تو ماسک کا اپیوگ کریں تو اچھے رہیں گے اور سوستھ بھی رہیں گے جی کچھ آپ میں
ہاں بھائی جان آپ صحیح بولے کہ فیکٹریاں ہیں جو گاؤںوں سے دوری ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پہ لوگ وہ نہیں بسے کیونکہ ان کو بہت ساری پرابلم آتی ہیں سانس لینے میں پرابلم آتی ہیں کیونکہ ان کی آگے کی پیڑھی ہوتی ہے ان کو بھی پرابلم آتی ہے ان سے
دیک آج تو میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تھڑا سب پدارھ میں جل نکلتےدیال ک تال کرانی چاہیے اور آپ سے گزارش کرنی چاہیے کہ ایسی فیکٹریاں نہ لگائے جس سے لوگ آپ ان رہے ہیں ان کے جیون میں کافی ساری نگا نقصانات آئی ہے ماشاء اللہ ایسے ہر چیز کا حل نکالنا ضروری ہوگا نہیں تو اگر مانو جین ہی ماشاءاللہ انشاءاللہ اپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا اللہ تعالی نے چاہا تو ہماری بات ہوتی رہے گیٹیک ہے بھائی جان خدا حافظ
خدا حافظلہ